ہیلو
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام جی ٹھیک ہے
جی بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ سناؤ کیسے ہو
جی شکر اللہ کا اور سنائ آپ
بس بالکل بالکل بے شک سب بہتر ہے اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت
جی شکر اللہ کا اور سنا آج کا موسم کیسا تھا
آج تو موسم تھوڑا سا گرمی والا تھا لیکن ماشاء اللہ سے پھر بھی نا جو ابھی پچھلے ہفتے میں راحت نہیں تھی اس سے تو کافی راحت والا ہے
ہاں وہ تو ہے پچھلے ہفتے سے تو بہت بہتر ہے ہمارے یہاں بھی اچھاہی موسم تھا تھوڑے بادل تھے تو دھوپ بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھی کبھی بادل تو کبھی دھوپ ہو رہی تھی
بالکل بالکل اسی وجہ سے تھوڑا سا موسم بھی اچھا تھا اور ٹھنڈک تھی نا تو اسی لیے میں بھی بچوں کو بچوں کے ساتھ شوہر کے ساتھ تھوڑا سا باہر سفر کرنے چلے گئی تھی
جی بے شک ہاں جب موسم اچھا ہوتا ہے تو سفر میں بھی مزہ لگتا ہے لیکن جب موسم زیادہ سخت ہو جاتا ہے چاہے وہ زیادہ بارش ہو یا زیادہ گرمی ہو تو اس میں مشکل کلات آ جاتی ہیں
جی جی اور پھر بچوں کے ساتھ ن اگر آپ گرمی میں یا سردی میں کہیں جا رہے ہیں تو وہ نا مینج نہیں ہو پاتا کیونکہ بچہ نا بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے گرمی سے بھی سردی سے بھی
ہاں جتنا موسم اچھا ہوگا تو بچے بھی کھیل سکتے ہیں انسان آرام سے رہ سکتا ہے آرام سے کہیں جا سکتا ہے چاہے وہ گھومنے ہو یا اپنے کام سے ہو
بالکل بالکل اور دیکھو آج کل اتنے روزمرہ کے کام میں اتنے ہم مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو نا اپنے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم بتانے کا وقت ہی نہیں ملتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو بھی موقع ملے گھومنے کا کہیں سفر پہ جانے کا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیں کیونکہ یہ وہ دن ہوتے ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کبھی لوٹ کے نہیں آتا
جی بے شک یہ تو صحیح بات فرمائی آپ نے دیکھی ہاں یہ بات ہے دیکھیے اگر ہم آج کی بات کریں تو آج اگر گھر میں چار رہتے ہیں چاہے وہ ہمارے امی ابو ہو گئے یا بے بھائی بہن ہوں گئے تو الگ الگ کونوں میں سبھی اپنے فون سے لگے رہتے ہیں آپس میں کوئی بات چیت نہیں کوئی کچھ نہیں تو انسان
بالکل جب ہاں اور جب کہی تو نہیں جاننے کے بارے میں ہم پہلے سے تیاری یہاں شروع نئے نئے کپڑے جگا جائیں گے یہاں کے بارے میں اچھی اچھی تعلیم حاصل کرنا کہ وہاں جا کے ہمیں یہ دیکھنا ہے وہاں ایسے ایکسپلور کرنے ہے ایسے فوٹو لینے تو اسے کیا ہوتا ہم نا مطلب نئی نئی چیزوں کا اضافہ بھی ہوتا ہے اور پھر جب جاتے ہیں نا تو جو چیزیں ہم نے امیجن کری ہے وہ سامنے سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے
جی بے شک ہاں اللہ نے انیتنی خوبصورت نظارے بنائے ہیں تو لیکن ہمیں یہ فرصت نہیں ملتی دیکھنے کی
بالکل بالکل بالکل بائی دیکھو جو باہر ہوتے ہیں ان کو یہ رہتا ہے کہ اگر ہم شہر ہوتے ہیں تو ہم شہروں میں چیزیں دیکھتے جو شہر میں ہوتے ان کو یہ رہتا ہے اگر ہم گاؤں میں ہوتے تو ہم گاؤں کا نظارہ دیکھتے گاؤں کہ لوگوں کا کھان پان دیکھ پاتے تو یہ جو کلچر ہے نا کلچر بہت زیادہ اثر کرتا ہے ہمارے اوپر
ہاں وہ تو ہے لیکن میرے حساب سے گاؤں ہی اچھا ہے
بالکل درس فرمایا ہاں کیونکہ شہر میں اتنی آلودگی ہے اتنا پالوشن ہو چکا ہے جگہ جگہ گلیوں میں کہیں بھی آپ چلے جاؤ سڑکوں پہ دھواں وغیرہ اس سے نا ہر ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے لیکن گاؤوں میں کیا ہوتا کھلی ہوا ہوتی ہے سرد اپنی ٹھنڈی فضا ہے ساری چیزیں تازی تازی ہے تو وہاں نا ایک الگ ہی پرسکون ہوتا ہے
ہاں وہ تو ہے دیکھیے اگر ہم شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمیں خریدنی پڑتی ہے چاہے وہ پانی ہو چاہے وہ اور کوئی چیز ہو چاہے وہ سبزیاں ہووں لیکن گاؤں میں تو یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پانی بھی اچھا ملتا ہے صاف و شفاف اور ٹھنڈا پانی ملتا ہے اور ہوا بھی بہت بہتر ری ملتی ہے تو ہم بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں
جی بالکل بالکل
اور ہم اپنی گاؤں میں اتنی ساری سبزیاں اگا سکتے ہیں ایک تو ہم خود کھاتے ہیں اور اپنے رشتے داروں میں بھی بانٹ دیتے ہیں
بالکل بالکل اور دیکھو سفر میں بھی نا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جب اپنا پریوار ایک ساتھ ہوتا ہے اپنی کسی اگر ہم ٹرین سے بھی جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک الگ لطف ہے اگر بس سے جا رہے ہیں بس میں اپنے اپنی سیٹ بک ہے ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور سفر بھی کٹ رہا ہے ماشاء اللہ سے ایک ساتھ ہے ساری چیزیں نا وہ جو وقت ہوتا ہے نا ہمارے اندر جو من میں ساری باتیں ہوتی ہے ایک دوسرے سے کھل کے بات کرنے کا موقع ملتا ہے
ہاں ہم بھی دوست یار سوچ رہے تھے کہ کہیں پہ جائے سفر پہ جائے لیکن لیکن آج تو ہمارے یہاں بند ہی ہے تو ابھی تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا
بالکل بالکل اور دیکھو آج کے حساب سے جس حساب سے ٹیکنالوجی اور سائنس ترکی کر رہا ہے ان چیزوں میں اضافہ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نا ہر ایک چیز ایکسپلور کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو ایک بہانہ ہو جاتا ہے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو نہ ملے سفر بھی ایک ایسی جن سفر بھی ایک ایسی جنری ہے جہاں پہ جب بھی ہم نکلتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا ایک چھوٹا سا بچہ اگر پیر بھی رکھتا ہے تو وہ کچھ سیکھتا ہے کھڑا ہونا سیکھتا ہے یا اس اپنے ہاتھ کو سہارا دیا جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں دین دنیا پتہ چلتی ہے اور ماشاء اللہ سے جب ہم اچھی چیز سیکھتے ہیں وہی چیزیں ہمارے بچے سیکھتے ہیں
ہاں یہ تو بات آپ نے بہت اچھی بولی کہ ہاں اگر کچھ نہیں تو ہم کچھ سیکھ ہی جاتے ہیں اور جو ہمارے وقت ہے اس کا لطف اٹھاتے ہیں اور اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر والوں کے سات یا اپنے یاروں دوستوں کے سات ایک اچھا وقت گزارتے ہیں جو ہمیں زندگی بھر یاد رہتا ہے
ہاں دیکھو نا اگر جیسے فیملی ٹرپ ہوتی ہے تو اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے کہ پریوار کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں امی ابو بہن بھائی سب لوگ ساتھ میں لیکن اگر دوستوں کے ساتھ ٹرپ ہوتی ہے تو اس میں ایک فن والی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے وہاں رافٹنگ کریں گے ایسے کریں گے ساتھ میں بیٹھ کہ کھائیں گے پیئیں گے تو مطلب ہر ایک جیسے جیسے جیسے اللہ تعالی نے رشتے بنائے نا پھر اسی حساب سے نا ان کے ساتھ رہنے کا ایک الگ ہی سکون ہوتا ہے
ہاں یہ تو آپنی صحیح بات فرمائی دیکھیے اگر ہم گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اپنی حدوں میں رہتے ہیں مطلب
بالکل بالکل بالکل
ہاں زیادہ اتنے ایسے کام نہیں کرتے کہ جن سے ہمیں ڈانٹ پڑ جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو یہاں پہ اتنا نہیں کرنا چاہیے لیکن جب ہم دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اس جو ہے حد کو بھی توڑ دیتے ہیں
بالکل بالکل کیونکہ دوستوں میں نا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہوتی کوئی ڈر نہیں ہوتا کوئی خوف نہیں ہوتا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ تمہارا دوست ہے ہم جہاں بھی جائیں گے یہ ہمارے لیے کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے تو اس میں نا ہمارے اندر ایک ایک ہوتا ہے نا کہ اندر سے ہی پزیٹیو وائبس آتی بھروسہ سا بڑھ جاتا ہے اور جب فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو ڈرے ڈرے رہتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے کچھ زیادہ کر دیا تو اس میں گھر والے غصہ کریں گے یا ایسا ہو سکتا ہے مے ٹرپ بھی خراب ہو جائے
ہاں یہ تو صحی بات ہے
جی
ہاں ہاں اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ پورے دنیا کا سفر کرو مطلب اگر آپ کو دنیا دیکھنی ہے پہاڑوں میں جاؤ یا جو جو میں نے نعمتیں دی ہیں انہیں دیکھو انہیں پرکھو کہ کیسے کیا کیا حالت
جی جی اور ماشاء اللہ نے اللہ تعالی نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم دیکھنے کی شروعات کرے نا تو ہمیں ہم اندازہ ہی نہیں لگا پائیں گے کہ اللہ تعالی نے اتنی ساری چیزیں پیدا کیے اتنی ساری مخلوق ہر ایک چیز کو اتنے طریقے سے بنایا ہے کیونکہ ابھی تک تو ہم اپنے میں تو ہمیں اپنے بارے میں ہی پتا ہے لیکن جب باہر نکلتے ہیں ندیاں دیکھتے ہیں جھرنے دیکھتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی کتنا خوبصورت نظارہ ہے
ہاں بےشک دیکھیے ہم اگر شہروں میں ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ پانچ عمارت دس عمارت منزل کو یہ منزل عمارت دیکھتے ہے تو ہم حیرت انگیز ہوتے ہیں لیکن جو اللہ تعالی نے اتنی سارے بڑے پہاڑ بنائے ہیں ان پہ درخت ہے یا ایسے ایسے ایسے پیڑ ہمارے یہاں ہے کہ جن سے جن کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے جن سے کہ دیکھ کر انسان کو کچھ اچھا جیسا موڈ بن جاتا ہے اس کا
جی جی جی جی اور دیکھو یہ اچھا بھی ہے یہ بہتر ہے کیونکہ اگر جب ہم سفر پہ جاتے ہیں نا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پرانی چیزوں سے بھی جوڑتی کیونکہ پہلے کے زمانے میں لوگوں پہ وقت ہوتا تھا چاہے آمدنی کم تھی لیکن وہ لوگ ساتھ میں مل جل کے کہیں بھی جاتے تھے تو وہ ساتھ میں جاتے تھے ان کے ساتھ ایک رشتے میں پیار محبت برقرار رہتی تھی لیکن آج کل جس حساب سے ہم کاروبار کے پیچھے بھاگ رہے تو رشتوں سے دوریاں ہو جاتی ہیں
ہاں وہ میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ جب اگر ہم کسی مطلب آدمی کو پرکھنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہ وہ کیسا ہے مطلب اس کا بول چال یا کسی چیز کا بھی اندازہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے خرچ کیسے کرتا ہے تو اس کے ساتھ سفر پہ جانا چاہیے سفر میں انسان کو پتا لگتا ہے کہ انسان کیسے
بالکل بالکل کیونکہ سفر میں آپ آدھا گھنٹہ یا دس منٹ یا بیس منٹ نہیں بتائیں گے ہو سکتا ہے دس سے بارہ گھنٹے بھی بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے دو سے تین دن بھی بتا رہے ہیں تو اس میں نا انسان کو انسان کے اخلاق کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا ہے اس کا بیہیوئیر کیسا ہے بالکل بالکل جی جی چلو ماشاء اللہ مجھے آپ سے اس بارے میں بات کر کے اچھا لگا پھر کریں گے بات ٹھیک ہے
جی بے شک ہمیں بھی بہت اچھا لگا چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ